ہیلو
ہاں وعلیکم السلام
ہاں ہیلو
ہاں ہر
السلام علیکم کیا ہو رہا ہے
ہاں
ہاں السلام و علیکم آواز آ رہی ہے
سبچھا ہاں نہیں کپڑا اٹھا رہی ہوں تھوڑے سے ہاں ہاں نہیں بارش نہیں ہو رہی ہے ویسے ہی دھوپ میں رکھی تھی نا کپڑے تو اٹھا رہی ہو تھوڑا سا پودا بھی لگائی ہو اس کو تھوڑا سا دیکھ رہی ہو کہ تھوڑا سا برسات میں کیڑے وغیرہ سب کھا جاتے ہیں نا اس لیے دیکھ رہی ہوں اس کو ہمم اور بتائیے آپ کا کیا حال سب خیریت ہاں بد ن کھائی تھی آج بھی ہ ہج تو چھوڑا سا گوشت بھی بنا تھا بریانی بھی بنا تھا ٹھیک س ہمم اور بتائیے آپ کا کھانا ہو گیا
ہاں ہو گیا بس دو دوپہر کا ٹائم ہے نا تھوڑا کھارا انا کھا کے لیٹے تھے ہوں
لیٹے تھے میں تو ابھی چہت ہی
لائن مطلب کٹ گیا تھا لائٹ وٹ
ہاں ہوں
دھوپ کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے
کی ہے بس ہلکی دھوپ ہے ہمم
شام کو تھوڑا مارکیٹ مارکیٹ جاتے ہوتے ہیں
ہاں ہاں میں بھی میں بھی آ جاؤں گی تھوڑا سا سبزی ہاں چاول سبزی سب کھٹے ہوئے نا اسی کو لے کے آؤں گی تھوڑا سا میں بھی شام ہو جواگے لے کے ہم یہ سبزیبی تھوڑا سا سب کا
مطلب وہی مارکیٹ میں جانے کے بعد وہی سبزی ننوا ہاں اور کیا بولتا وہ بیگن یہ سارے چیزیں مطلب
ہاں یہی سب مل رہا ہیں اور کچھ نہیں مل رہا الگ سے کچھ نہیں مل اسی لیے تو اس کے ا بو خالی یہی گوشت کھانا پسند اس تھوڑا سا چیٹ کام تھوڑا سا سب چیز میں اور اور اچھا ہی بولتے اچھا ہی ہندی لے کر تب وہ سب
سوئیاں بھی بہت اچھا لگتا ہے نا اس اچھا
ہاں ہاں سیا ہو تو حال اچھا تو وہ آتی ہے نا ہاں ہاں محرم میں زیادہ وہ تو ہم لوگ تو گھر پہ ہی بناتے ہیں نا جب وہ آتی ہے نا تو گھر پہ ہی
میں تو مارکیٹ سے لاتی ہوں
ہوں
مارکیٹ سے خرید کے لاتی ہوں پھر اس کو دودھ گرم کر کے پھر اس کو بناتی ہوں
ہاں میں تو گھر پہ ہی بناتی ہوں جب زیادہ ہم لوگ پریوار زیادہ ہے نا تھوڑا سنکھیا زیادہ ہے ن ہ اس لیے گھر میں ہی بنانا پڑتا ہے اور پھر بھیجنا بھی پڑتا ہے نا رشتے دار کے یہاں
ہاں
پڑتا ہے سب سیوئیاں سب کو سوئیاں مٹھائی کر کے بھیجنا پڑتا ہے تو اس کے چکر میں زیادہ ہو جاتی ہے تم مارکیٹ بازار سے کتنا خرید کے لاؤں گی اس لیے پھر گھر میں ہی بناتی ہوں اس کو دس کلو می دے آٹا کا وہ مشین میں لگا کے کھٹیا پہ لگا کے نہیں کھٹیا پر اس کو مسیین کو لگا دیجیے گا پھر آٹا کو اچھے سے مل لیجے گا اس کو اس کو اچھے سے آٹا کو گتھا رہے گا اس میں ڈال کر کے ایسے دھیرے دھیرے جیسے سویاں جیسا نکلتے جائے گا وہ مشین چھوٹی سی ہوتی ہے نہیں ہوتا تو آپ ہی رکھ لیجیے گا نا بہت اچھی ہو تی ہے گھر میں رشتے دار میں یہ سب میں دینا رہتا ہے نا کتنا خریدنے جائے با بندہ
ہاں وہ بات تو ہے
ہاں اسی لیے
اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹی لگتا ہے
گر جائے گی ہاں بہت ٹیسٹی ہم کو بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے ہاں ہاں
کھیر اتنا پسند نہیں ہے کھیر سے زیادہ ہم کو سوئیاں لگتا ہے
ہاں ہاں کھیر نہیں اچھا لگتا کھیر تو میں ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کھیر ہمیں بس سوئیاں ہی ہم لوگ بھی زیادہ کھاتے ہیں سے تو یہی پسند بھی ہے نا تو سیویاں ہی بن جائے گے کیا خ
وہی سوچ رہے ہیں شام کو تھوڑا بنائے
او سیویان
ہاں پلاننگ تو کر رہے ہیں لیکن وہی بات تو سویاں بنانے کا جو اچھا گلا سویاں نہیں ہوتا ہے جس
ہاں اس میں جو بات ہے اس میں کسی میں نہیں ہے ہاں اس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیجے نا کاجو کاجو کسمش یہ سب ڈال دیں
ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کر پسند نہیں ہے مطلب وہ کچ کچ کرتا ہے اور اچھا نہیں لگتا
او ہو ہم لوگ تو وہ ڈرائی فروٹ ہی تو تھوڑا ڈال کے بناتے تھوڑے بہت ہوں تھوڑی سی آج کل گیس کا بھی شکایت ہوتے جا رہی ہے
کافی زیادہ
ہوں کافی زیادہ ہوتے ہوں اور بتائیے
میں بتاتی زیادہ مطلب گیس کا پروابلم ہو رہا ہے وینڈر وغیرہ د نہیں رہا ہے بلیکس دے رہا ہے
ہوں ہوں
تب
آج کل میرے پیر میں بھی زیادہ یہ درد ہو گیا ہے بہت زیادہ کوئی مریض کوئی جانتے ہیں کسی کو
لیکن
دواخانہ ہاں دواخانہ کوئی جانتے ہیں اچھا کہیں آپ کو پتا ہے دوا خانہ
نئی
دوا لے سکے روز بیمار ہی پڑ جاتا ہے صح وہی پیر میں اتنے درد ہو گئے نا تھوڑے درد ہوا جیادہ ہے ہوں
نہیں کبھی کبھی نا بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے نا اپنے سے مطلب وہ جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا کہ درد کیسے ہوا
ہاں زیادہ ہی ہو جاتے ہیں
اچھا بوا بول رہی ہے بچا بول رہی ہے نا بیوی بول رہی ہے نا
ہاں وہی بولتی رہتی ہے وہ تو میں بات کروں گی نا اس کو پیچھے سے دہرائے گی وہ ساتھ ساتھ میں
اچھا اچھا مطلب س مستی میں ہے ہمیں بات کر رہی ہیں کہ ہے نا
دہی تو تنگ کرتی ہے میں اوپر ہوں ابھی تو چھت پہ تو وہ ابو کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہی وہ بھی بول رہے کیا کر رہی ہے میں ہوں پینو اس کو ٹو کر ہوں یہ اسٹ
اچھا اچھا تو تو زیادہ دھیان دینا پڑتا ہوگا بچے کو
ہ نا تو ڈر لگتا ہے وہ ہی بھی ٹھہرا ادھر ا د ادھر نا یہ ہے ا ڈھلا
اچھا ڈھلایا یہ بھی ہے
چھت نہیں ہوتی بنی بارش جاتی ہے
ہوں
ہوں
ان چھت ڈھلایا لیکن ابھی چاروں طرف ریلنگ نہیں لگا ہوا نا
اس میں نہیں لگا ہوا ہے اور بتائیے آپ کا کام ہو گیا
ہاں کام ہو گیا ہوں ہوں کام ہو گیا ہے
ہاں ا ابھی دیکھیے بارش بس آ گئی تو پھر اسے پڑے ہم
ہاں اس لیے موسم چینج ہو رہا ہے کبھی بارش کبھی کچھ
ہاں اسی لیے ہاں اسی لیے تو زیادہ بیمار لوگ پڑ رہے ہیں
ہاں موسم چینج کے کارن ہی ہو رہا ہے
ا بازار بھی نہیں جا پاؤں گی ایسا موسم رہے گا بارش ہوتے رہے گا تو کاں ہو جائے گا کا اوپر چھت پے دال نئی ایسا ہوتا ہے نیچے بالکنی میں نہیں ہے ڈال نے سے ہوتا ہے کہ سب سوکھ جاتا ہے تی ہے نا پروپر کپڑے ہوں
سب سے بڑی بات ہے نا کے نیچے دھو کے ڈال تو دیں گے کپڑا لیکن کیا ہوتا ہے نا کہ اس میں اسمیل آ جاتا ہے
ہاں اسمیل آ جاتی ہے تھوڑی سی ابھی
میل لگاتا ہے جب تک دھوپ نہیں لگاتے ہیں نا تب تک کپڑوں سے اسمیل آتی ہے عجیب سدم اسی لیے دھوپ میں ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے
یہ باز سلے تھوڑا ہمم اور دے
اور بتائیں آپ
سب خیریت ہے بس
بیبی سوئی نہیں ہے آج جاگ رہی ہے بیبی
سوئی نہیں آج نو بجے خود کا اٹ رہ ہے یہ سوئی نہیں ہے پوری رات بس بھی ابھی جب میں جاؤں گی لیٹوں گی تب لیٹے گی نا تھوڑا سا چھت پہ بارش آ رہی میں بیٹھ گئی آپ سے بات کرتے کرتے تو تھوڑی دیر اس کے بعد جاؤ نیچے تھوڑا سا تو چلو ہاں ہاں
میں صحیح بات ہے کیونکہ جو گھر کے صبح کھانا وانا کا کر تھوڑا سا ریسٹ کرنے سے نہ باڈی کو تھڑا ریلیکس لگتا ہے لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اچھا ہے ہاں سب اچھا ہے سب خیریت ہے
چلیے پورا لے کے آ رہی ہے نا اور آپ کے بچے وچے کھانا وانا کھا گئے
ہاں ہاں کھا لیے ہیں تب وہی گیم کھیل رہا ہے فون میں ا تو ڈیوٹی پر نا مطلب ابھی تو گئے ادھر گھومنے کے لیے گئے ہیں آج چھٹی ہے پھر بھی دوست یار کے یہاں
آپ سے اپو سے ہے نا تو کیوں ت لوگ
ہیلو
ہاں ہلو ہوں
ہاں آواز آ رہی ہے کبھی کبھی تھوڑا سا آواز نہیں آتا لیکن اب آ رہی ہے ہاں ہاں آواز آ رہی ہے
ہوں
تو وہی ہم بھی سوچ رہے کہ کیا کرے مجھے نیند آ رہی تھی تھوڑا لیٹ
ہاں میں بھی ہاں ہاں میں بھی وس یہ تھوڑا سا لیٹوں گی ابھی کیا کروں تھوڑا لیٹ لوں گی تھوڑا میں بھی لیٹ لوں گی تھوڑا
کر لو
ہاں تو کال بھی کیا کیجے ابھی بات
ہاں ہاں بالکل بالکل ٹائم تھوڑا ملتا ہے تو میں کال کرتی ہوں ہے نا
ہاں ہاں کب وش
م تھوڑا ملتا ہے تو پھر ہوں ہوں
ہاں بہت